کتاا
کوڑی جوس
زور سے کیا میں نے بلوتوت ہی ہٹا دیا ابھی تو ابھی تو ایسے ہی بات کر رہی ہو
السلام و علیکم وعلیکم السلام پ ہے آپ کے فون میں کچھ مسئلہ ہو گیا
ہاں میرے فون میں کوئی مسئلہ لگ رہا ہے مجھے لگ رہا ہے کہیں کچھ سیٹنگ میں جا کے کچھ ہوا ہے یا پھر اس کا ہی ہو رہا ہے پہلے تو میری آواز صحیح آ رہی تھی
ہاںی تو
بہت کم آ رہی ہے کیا آپ کو آواز
نہیں ایسے تو میڈی میں ہی آ رہی ہے صحیح سن ہی دے رہے
فون میں نارمل کال میں سننا ہی دیتی ویسے ہی آ رہی ہے
ہاں ویس یاری
اچھا اچھا کسی کسی کے تو آپ کے اسپیکر سے باہر آتی ہوگی نا اور
ہاں کسی کسی کے آتی ہے
ہاں میرے بھی پہلے آتی تھی جیسے لاؤڈ اسپیکر میں بات کر رہے ہ نا جیسے آتی تھی
آج کل تو مطلب فون تو پوچھو ہی مت ہمارے ملک میں تو فونوں کا مطلب اتنا زیادہ ہو گیا ہے نا کہ سب بچے چھوٹے بڑے سب کو فون چاہیے
صحی فرما رہے وہ خال جان ابھی تو فون کا تو ایسا ماحول ہو گیا ہے کہ چھوٹے ہیں بچے ہیں میں نے آج سوچا تھا کہ میرے اس کو یہیں رکھوں لیکن فون وہاں چھوڑ کے آ گیا کل رات کو تو پھر ادھر بھیجنا پڑا بھائی تو جا وہاں فون وہیں پڑا ہے نہیں تو وہ ہوتا تو پھر مجھے نہ تو کام کرنے دی نہیں منع کر رہی تھی وہ توگ میرے اگر دجنا میں فون ادھر ہی ہے تو ادھر آئے گا پھر کیا کریں
صحیح فرمایا آپ نے فون کا تو ہماری زندگی میں مطلب بہت ہی اہمیت رکھتا ہے فون ایک تو ایک آدھا گھنٹے بھی اس کے بنا نہیں رہ پاتے ہم
ہ
ایسے ہوں
اور میرے سوہر کی تو آواز نہیں آتی
نہیں نہیں آ رہی اور بتائیے سب کہہ رہی ہے
وہنا ابھی تھوڑا سا کھانا وانا کھایا ہے جو ابھی اٹھا نہیں جا رہا ہے
ابھی کیا ہے اس موسم میں تو تھوڑی احتیاط بتنی پڑتی ہے
ہوں وہ تو
اور کیا ہے بچوں کو اور پھر وہ تھوڑا بہت کھانے میں پینے میں سب میں ایتی ہی ہاتھن برتے نا تو بڑھیا رہتا ہے نہیں تو کیا ہے پھر وہ شریر خراب ہونا جلدی جاتا ہے تھوڑی دیر کھانا وانا کھا کے تھوڑی دیر آدھا آدھا گھنٹہ آپ سو جاؤ نا تو بھیھر بڑھیا رہتا ہے
صحیح فرمم فرما رہے ہو ہمارے تو دیکھو نا ابھی کولر ولر کی تو آواز نہیں آ رہی ہے
نہیں آواز نہیں آ رہی
ہاں تبھی میرا فون ایسا ہی ہے مجھے لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا دور رکھتے تو میری بھی آواز نہیں آتی اس میں
صحیح کررما ہے یہ تو بڑھیا ہے نا آپ کے تو اور
ہاں نہیں تو وہ وہ کیچپ ہو جاتی ہے
ہاں یہ تو اور بھی بڑھیا ہو گیا ابھی فون جیسا ہے چلنے تو اس کو ایسے ہی
ایک دم بالکل کچھ نہیں آ رہی ہے پنکھے کی
نہیں کچھ بھی کیول آپ بول ن وہ آ رہی ہے آپ کی بھی مطلب آہستہ آہستہ ساری ہے اتنی مطلب
وہ تو اب آہستہ آہستہ ہی آئے گی اب کیا کرے ی آہستہ فون کو بھی میرے تو فون فون میں اتنے پیسج ڈال دیے نا آپ کو کیا بتاؤں
کیا کریں
وہ توو
خدا رحمت کریں گا نہیں لائیں گے اور کیا ہے
ارے خدا تو رحمت کر ہی رہا ہے خدا سے رحمت کرتا ہے تبھی تھوڑا سا خراب ہو جاتا ہے تو واپس ٹھیک جلدی کروا لیتے ہیں نہیں تو لوگوں کے تو فون کے بھی لالے پڑ جاتے ہیں نا کہاں ہے لوگوں کے پاس میں وہ فون ٹھیک کروانے کے پیسے بھی نہیں ملتے
ہی فرمایا آپ نے یہی تو ہے ارے ہم تو
آ رہے آ رہے اللہ دے رہا ہے پیسے سے ان کے کرم سے آ رہے ہیں لیکن ابھی ایسا ہے کہ پتا نہیں اکٹھے نہیں ہوتے ہیں بس آتے اور چلے جاتے ہیں اتنا ہو رہا ہے
صحی فرمایا ابھی کیا ہے کہ بس ابھی تو اپنے جو اپنے پاس جو چیزیں ہیں وہ بےحد لوگوں کے پاس خواب ہے کہ خوابوں میں دیکھتے ہیں کہ کاش ہمارے پاس بھی یہ چیزیں ہو
سی ہماراپ تبھی تو سوچتے ہیں نا یہ ابھی تو اللہ نے بہت اچھی جگہ پہ رکھ رکھا ہے کہ آ جو بھی چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہپر لا سکتے ہیں ایسا تو نہیں نہیں لا سکتے ہیں
صحیح فرمایا آپ نے
وہ اللہ کا رحم ہے تبھی تو ہو رہا ہے باقی بنا رحم کے تو دیکھو آج کل تو کتنے لوگ سڑکوں پہ پڑ پڑے ہیں اپنے تو چلو رہنے کے لیے اچھا سا گھر ہے سط ہے بچے ہیں پریوار ہے سوہر ہے صحیح ہے نا
صحیح بات ہے نہیں تو کہاں لوگوں کا خواب ہوتا ہے بول ان کہ کاش ہمارے پاس ایسا ہوتا ان کے ایسے ہی ہے بچاروں کے اور اپنے کو تو بھگوان مطلب اللہ نے کرم دیے ہے کہ بھائی ٹھیک ہے اپنے پاس جو چاہیے وہ مل تو رہا ہے اپنے کو مطلب کسی کے پاس ہاتھ پھیلانے کی ہم لوگوں کو ضرورت نہیں پڑ رہی ہے
صحیح فرمایا مطلب ملک میں آپ جا کے دیکھو نا تو ایسے ایسے لوگ بڑے پڑے ہیں جن کو دو دو وقت کا کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا ایسے ایسے لوگ بھی ہے ہمارے ملک میں تو ان کو دیکھے
آپ دیکھو نا کبھی مسجد کے پاس اس میں جا کے دیکھو کتنے سارے ایسے بھوکے بیٹھے رہتے ہیں کتنا کچھ کرتے ہیں اور ان کو دیکھ کے دیا بھی آ جاتی ہے مجھے تو کبھی کبھی
صحی فرمایا آپ نے وہی یہی ہے کہ کاش بھگوان اللہ ان کے اوپر بھی رحمت کرے اور سب کو بچاروں کو کھانا پینا سب کو نصیب ہو
صحیح فرما رہے ہو بہن آپ یہ تو آپ بہت ہی اچھا سوچتے ہو ہو آج کل کے دنیا میں ایسے کون سوچتا ہے نا اتنا جیسے ہی یہی ہے تو اس میں وقت نکال کے کبھی ان کی بھی مدد کرنی چاہیے جیسے کہ اپنے بچوں کا جنم دن کی دعوت دے کوئی مطلب دعوت وغیرہ ہو تو ان کو بھی تھوڑا بہت اپن تو کھائی لیتے اگر بچ جاتا ہے تو تھوڑا ان کو ہی دیا جائے تو وہ بھی ان کا بھی ہو جاتا ہے لیکن آج کل کے لوگ تو کہاں سمجھتے ہیں اتنا
ہاں صحیح فرمایا گھر میں دعوتیں وغیرہ ہو تو بلانا چاہیے اور نہیں بلائے تو بچا ہوا دے دینا چاہیے ان کو بھی تاکہ وہ بھی پیٹ بھر کے آرام سے سو سکے تو یہ ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ بھائی دیکھو اپنے بچوں کو تو ہم یہ دے رہے ہیں لیکن ان کو تو کیا ہے کسی کسی کے والدین بھی نہیں ہوتے تو ان کا کون ہوتا ہے ان کا خدا ہوتا ہے خدا کس کو بھیجتا ہے خود تھوڑی آتا ہے وہ اپنے بندوں کو بھیجتا ہے تو ہم خدا کے بندے ہیں تو ہم جا کے ان کی ہیلپ سے
صحیح فرما رہے ہو اپ تبھی تو بول رہی ہوں نا ایک دوسرے کو ہیلپ کرنے کے لیے بھائی چارہ کی ضرورت ہوتی وہی ہے نا جب تک بھائی چارہ ہے تب تو ایک دوسرے کی وہی ہے جو اب خدا تو ٹھیک ہے ان سے دعا کر سکتے ہیں کچھ وہ کر سکتے ہیں اپنی حالت تھوڑی سی صحیح کر سکتے ہیں لیکن ہاتھ تو اپنے کو دیے ہیں ہاتھ پیر اچھے سلامت ہے تو اسے اچھے سے کرم کریں ہاتھ پیر اور دع لیں بھگوان اللہ سے
ہ یہی کرنا ہے
ہاں وہی ہے اب تو دیکھو نا آپ دنیاولی میں انسان کو کہاں ٹائم مل رہا ہے اتنا جو اللہ کو بھی یاد کرے اور ان کی رحمت کرے اتنے مسئلے ہو گئے ہیں نا کہ گھر گھر میں کر لیں گے مسئلے لیکن بھگوان مطلب اللہ پیار ہی کریں گے وہ بس وہ اللہ کے سامنے تو جا کے روتا ہے انسان ٹھیک ہے اور گھر میں آ کے وہ بحث کرتا ہے نا انسان کی عادتیں کچھ ایسی بگڑ گئی ہے
صحیح فرمایا اب کیا کریں گھر کے مسئلے ہی ختم نہیں ہوتے مطلب اتنے آج کل لوگ اپنے اپنے مسئلوں میں الجے پڑے ہیں کہ انہیں کچھ دکھا ہی بار کا کچھ دکھا ہی نہیں دے رہا ہے ایک نہیں سب کے گھر میں یہی پرابلم ہے
صحیح فرمایا وہ د پہلے تو پریوار پریوار میں ہوتا تھا کہ امی جان اور اپنے چاچا جان کے بیچ میں ایسے ہوتے تھے نا اب تو گھر کے اندر ہی ہو رہے ہیں اب تو گھر کے اندر بھائی جان کے اندر گھر کے اندر ہی سب ہو رہا ہے نا
تو یہ بے حد ہی حیرت کی بات ہے مطلب کہ دیکھو بھائی بھائی کو نہیں آنکھ دیکھنا نہیں چاہ رہا ہے اور یہ تو یہ رشتے ٹوٹتے ہی ہے نا اس کی وجہ سے
صحیح فرما رہے ہو یہ رشتے کہاں ہے اب تو اور فرسٹ تو یہ بات ہے کہ اپنے والدین ہوتے ہیں نا والدین بھید بھاؤ کرنے لگ جاتے ہیں نا بچوں میں تبھی تو ہوتا ہے یہ
صحیح فرمایا اور بڑے بھائی اور چھوٹے بڑے بھائی کی باتوں کو ہی مطلب صحیح مان چھوٹے بھائی کی باتوں کو تو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے بڑے بھائی جان جو بولیں گے وہی ہوگا آج کے ٹائم پہ یہ ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں اس باتوں سے بہت سے مسئلے ہوتے ہیں پھر لڑائی ہوتی ہے جھگڑے ہوتے ہیں پریوار پھر کیا الگ ہو جاتا ہے
صی فرما رہے ہو آپ یہ تو بہت ہی اچھی ہے ٹھیک ہے اوربزا جوت لیتی ہوں آپ سے اللہ حافظ